ہلو
ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
کیسے ہو آپ کیریت سے ہو
الحمد للہ میں خیریت سے ہوں آپ فرمائیے
جی ہم بھی بڑھیا ہیں
ا میں بھی ٹھیک ہوں اور آج میں تم سے ایک دلچسپ موضوع پر بات کرنا چاہتی ہوں اور وہ ہے جنرل کررانہ اسٹور اور بڑے مال میں خریداری
جی بہت اچھا موضوع ہے آج کل لوگ دونوں جگہوں کی خریداری کرتے ہیں لیکن دونوں کا اپنا اپنا ہی الگ مزہ ہے
بالکل میرے خیال سے جنرل کریانہ اسٹور ہماری روز مرہ کی زندگی کا اہم حصہ ہے جب بھی چینی چائے آٹا دال یا دوسری ضرورت چیز ضرور ضروری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ہم سب سے پہلے اپنے محلے کی جو دکان ہوتی ہے وہیں پر جاتے ہیں
جی ہاں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کرانہ سٹور ہمارا گن کے قریب ہوتے ہیں وقت بھی بچتا ہے اور ضرورت کا سامان فورا مل جاتا ہے
بالکل ایک اور یہ خوبی بھی ہے کہ دکاندار اور گراہک کے بیچ میں بھروسے کا رشتہ بن جاتا ہے کئی بار اگر جیب میں پیسے کم ہوں تو ادھار کی سہولت بھی مل سکتی ہے
جی جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ یہ سویدھا بڑے مال میں نہیں ملتی ہے مال میں ہر چیز کا بگتان اسی وقت کرنا پڑتا ہے ہم کو
ہاں صحیح اور لیکن اگر بڑے مال کی بات کریں تو وہاں بھی کئی فائدے بھی ہیں کہ ایک ہی جگہ پہ طرح طرح کا سامان مل جاتا ہے
جی بالکل یہ تو آپ نے صحیح فرمایا کپڑے جوتے گھریلو سامان الیکٹرانک اور راشن تک کچھ ایک ہی چھت کے نیچے سب کچھ موجود ہوتا ہے
بالکل اور م مال میں جو سامان دیکھنے اور تلنا کرنے کی بھی بےحد اچھی سویدھا ہوتی ہے گراہک الگ الگ برانڈ کی چیزوں کو دیکھ کر پسند کر کر چن سکتا ہے یہ اس کے لیے بےحد صحیح رہتا ہے کہ وہ اس میں آپس میں تلنا کر سکتا ہے
جی اور دیکھیے اگر اپن دکان پہ جاتے ہیں تو ہمیں وہاں دکان پر باہر سے ہی بولنا پڑتا ہے ہمیں یہ دو ہمیں وہ دو پر جب ہم مال کے اندر جاتے ہیں تو مال کا ماحول کافی آرام داک ہوتا ہے پریوار ساتھ خریداری کر سکتے ہیں اور اچھا تجربہ بن جاتا ہے ہر چیز ہم مول بھؤ دیکھ سکتے ہیں کیا چیز کتنے کی ہے ک کمپیرزن کر سکتے ہیں دو چیزوں کے بیچ میں ہم یہ سب دکانوں پہ نہیں کر پات نا
بالکل صحیح فرمایا آپ نے لیکن میں یہ بھی سوچتی ہوں کہ جب ہم کبھی کبھی ہمارے نزدیک کے مال میں جا کر چیزیں خریدتے ہیں تو ضرورت سے زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے ہم ضرورت سے زیادہ چیزوں کو اٹھا کر لے آتے تیز
جی بالکل یہ بات آپ نے بالکل درست کہی ہے آکرشک آفر اور بڑی بڑی ڈسپلے دیکھ کر انسان کئی نئی چیزیں ایسی بھی خرید لیتا ہے جن کی اسے اصل میں ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے
بالکل اس سے کیا ہے کہ خرچ بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے اور وہی اس کی جگہ اگر ہم کرانہ اسٹور سے سیدھے سامان خریدتے ہیں تو جو ہمیں ضرورت کا سامان ہوتا ہے وہی ہم لے کر آتے ہیں
جی جی بالکل اور جو گھریلو دکانیں ہوتی ہے وہاں سے خریداری کرنے کا ایک ساماجک فائدہ بھی ہے اس سے چھوٹے ویاپاریوں کی آمدنی بڑھتی ہے اور استانییہ ارتھ ویوستھا بھی مجبو بوت ہوتی ہے بڑی بڑی بڑی بڑی جو برانڈ سے وہ دیکھو باہر کی ودیشی برانڈس بھی ہوتی ہے تو منافع انوں کو زیادہ ہوتا ہے اور ہمارے جو آس پاس کے دکاندار ہیں ان کیال است اچھی نہیں ہوتی ان کی حالتیں خراب ہو رہی ہوتی جا رہی ہے بڑے بڑے مول کی وجہ سے
ہمیں اپنے آس پاس کے کاروباریوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور جو چھوٹے کانے اسٹور کے جو ویاپاری ہیں ان سے ہمیں زیادہ سے زیادہ انہیں سے خریدی خریداری کرنی جاہے
جی بالکل میرے حساب سے سمجھ گراہک وہی ہے جو اپنی ضرورت اور بجٹ کے مطابق خریداری کرے
بالکل میں بھی یہی سمجھتی ہوں روز مرہ کا سامان کررانہ اسٹور سے اور جو کوئی بڑی یا وشیش خریدداری کرنی ہو تو خریداری کے لیے مال سے کرنا چاہیے تو یہ ایک اچھا سنتلن ہو سکتا تا ہے
جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے اور دونوں سماج میں مہتوپورن بھومکا نبھاتے ہیں
بالکل دیکھیے تو مجھے تو بےحد اچھا لگا کہ اپنے ایسے ٹاپک پہ بھی بات کر پائے کیونکہ دیکھو کوئی نہیں سوچتا ہے کہ جو کررانہ اسٹور والا ہے وہ ویاپاری اس کی کیا ا دیکو آج دن ب دن لوگ بڑے بڑے مولوں کی طرف ان کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے تو وہ لوگ بھولتے جا رہے ہیں کہ جو چھوٹے جو ویاپاری ہے انہیں اس سے کتنا بڑا نقصان کرنا ہونا ہو ہو رہا ہے
جی اور دیکھیے جو بڑے بڑے جو مالس ہوتے ہیں وہاں پر جو چیزیں ہوتی ہیں کئی کئی چیزیں بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ مہنگی بھی ملتی ہے کیونکہ دیکھو وہ لوگ تو اپنا کرایہ نکالیں گے نا مال کا اتنا بڑا انہوں نے جو بلڈنگ کری ہے اس کا تو خرچہ نکالیں گی
بالکل صحیح فرمایا آپ نے اور ساتھ میں ساتھ میں یہ بھی ہے کہ وہ زیادہ اسٹاک لانے کے چکر میں کبھی کبھی جو آؤٹ ڈیٹڈ جو ڈیٹ نکل جاتی ہے اس کے اوپر پھر سے وہی لیبل اور نئی پیکنگ کر کے پھر سے مال میں سجا دیتے اور جو ہمارا جیسے عام انسان ہے وہ وہی چیزیں لے آتے تو وہ زیادہ تازی نہیں ہوتی ہے جبک ہمارے پاس کے جو کرانہ اسٹور سے ہمیں زیادہ پرانی چیزیں نہیں ملتی وہ ہمیں ٹائم سے وقت سے وقت وہ بدلتی رہتی ہے تو وہ ہمیں صحیح چیز بھی ملتی
جی دیکھیے نا آپ مال میں کیاتے کہ بلک میں سامان آتا ہے مگر جو دکاندار ہوتے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا سامان خریدتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہاں میرا یہ سامان پندرہ دن میں ختم ہو جائے گا مہینے بھر میں ختم ہو جائے گا اس سے زیادہ وہ نہیں خریدتے اور مال میں تو بہت زیادہ بہت زیادہ تعداد میں سامان آتا ہے نا تو پھر وہ کیا ہے کہ ا بہت سارا آتے ہیں خریدتے نہیں بھی خریدتے پھر وہ پڑا رہتا ہے اس پہ دول جمتی ہے م جمتی ہے پھر وہ لی ڈبل چینج کئی کام کرتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں پھر وہ
بالکل صحیح فرمایا آپ نے دیکھیے نا آج کل دن ب دن بڑھتا ہی جا رہا ہے لوگ کیا کہ بڑے بڑے برانڈس کے فوٹوز وغیرہ دیکھ کے بڑے بڑے مالوں میں خریداری کرنے کا ان کا رخ بڑھتا ہی جا رہا ہے اس سے سبھی لوگ ہے نا اسی سے انسپائر ہو رہے ہیں اس لیے
جی اور اس میں کیا ہے کہ ڈسکاؤنٹ وغیرہ بھی اچھا ملتا ہے آفرز وغیرہ ملتے ہیں اس لیے بھی ہے نا لوگ زیادہ تر مال سے شاپنگ کر کرنا صحیح سمجھتے ہیں مگر ہمیں نہیں پتا ان کے کیا آگے جا کر کیا کی نیت ہے وہ کس طریقے سے آفر دے پا رہے ہیں وہ اتنا سستا کس طریقے سے دے رہے ہیں کہیں وہ سامان پرانا تو نہیں ہے ایکسپائری سامان تو نہیں ہے ہمیں اس کا کچھ بھی آئیڈیا نہیں ہوتا ہے
بالکل صحی فرمایا آپ نے اور ہم جو ساری چیزیں اپنے دیکھتے ہیں دیکھنے کے چکر میں جو چیز ہمیں استعمال میں نہیں آتی ہے بس وہاں پہ آفر کے چکر میں اٹھا کے لے آتے ہیں اور وہ ہمارے لی زہ ضروری بھی نہیں ہوتی ہے پھر بھی ہم اسے لے آتے ہیں
جی بالکل درست فرمایا آپ نے اور دیکھے نا اسلام میں تو فض ال خرچی بالکل منع ہے تو ہمیں جب مال جاتے ہیں جب ہمیں بہت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم فالتو کا خرچہ نہیں کریں اور ضرورت کے مطابق خرچ کریں اور چاہے مال سے خریدی کریں یا پھر دکان سے خریدی کریں ایمانداری سادگی اور حلال کم کا خیال ضرور رکھنا چاہیے ہمیں
ہاں صحیح فرما رہے ہو آپ بالکل صحیح فرما رہے ہو آپ اور یہ بڑے بڑے مال جو ہیں ان کا ان کے دیکھو بہت سارے وہ ہوتے ہیں الگ الگ جگہ سارے برانچیز ہوتے ہیں سارے برانچ میں جو آفرس چل رہی ہوتی ہے تو کیا ہے کہ کہ سمے سمے پہ اسٹاک ختم کرنے کے چکر میں یہ بہت ساریے اچھیے آفر بھی دیتے ہیں تو کبھی کبھی وہ ہمارے لیے فائدے مند بھی ہو جاتا ہے
جی اور دیکھیے نا آپ دکاندار سے سے تو ہمارے سیدھا تعلق ہوتا ہے ہم مال باؤ کی گنجائش نہیں ہوتی اس چیز میں پر ہم جب مال میں جاتے ہیں تو وہاں پر ہم ہمارے سہولت کے حساب سے جو آفرس سے ہم اسس آفر میں بھی ہم وہ چیز خرید پا رہے نہیں پا رہے اس حساب سے ہم خرید لیتے ہیں پھر اور دکاندار کو تو جا کے کچھ بھی سامان لینا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں یہ دے دو وہ دے دو تو جو ریٹ ٹو ریٹ جو ہوتی ہے وہی ہمیں ملتی تی ہے
بالکل
اور بہترین شاپنگ وہی ہے جو ضرورت سمجھداری اور مناسب بجٹ کے ساتھ چی جیں ج جگہ کوئی بھی ہو اگر خرچ میں احتیاط اور نیت میں سادگی ہو تو خریداری ہمیشہ فائدے مند ہی ثابت ہوتی ہے
بالکل بالکل درست فرمایا آپ نے آپ سے بات کر کے بےحد گفتگو کر کے بےحد اچھا لگا اور بےحد ساری جانکاری بھی ملی کہ ہمیں ہمارے پاس کے دکان سے کچھ سامان جو ضرورت کے ہے وہ وہاں سے اور کچھ کبھی آفر کے جو ہو جاتے ہیں تو جیسا ہمارا استعمال ہو ویسا تو ہمیں سامان خریدنا چاہیے تو پھر ملتے ہیں اللہ حافظ